ہلو
ہیلو
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم اللام کیا سب خاہیے تھ
بڑھیا خریےتے بھائی جان
ر ہاں سب بتائی عمران صاب ابو جان یہ سب کیسے ہے سب خیریت ہے
ہاں سب کا خریت ہے اور آپنا بتائیے
اپنا بھی سب سب کریت ہے ہم لوگ بھی سب کریت ہے بس ان شاء اللہ اللہ کا دعا ہے سب کچھ کے اچھا چل رہی ہے بسارحپا بنائے رہے ہم لوگ کا ہاں ہاں ہاں سب ٹھیک ہے ان شاء اللہ بس نویدن ہم لوگ کرتے ہیں ان ساء اسی طرح ہم لوگ کرپا بنا رہے ہیں تو اور سب بتائے آپ صبح سے آپ کو ایک دو بار کال کیے ہم آ تھ بجی زیادہ تھ کہ کال نہیں کر رہے تھے ہلو ہلو
ت تھوڑا سا کام میں بزی تھے
او ہو ہوو ہو توبھر صبح سے بہت بتے بار پانچ بار ٹرائی کیے
ہاں ہاں
شام بھی لگا زدہ ڈسٹرب نہیں کر رہے
کام دھندا میں تھوڑا بزی تھے بھائی جان کیا بولے کام بھی تو دیکھنا ہے نا
ہوں ہوں ہوں ہ ہوں او اور سب بتائیے بشیش آپ کچھ بھی ن کام کرتے ہیں کا آپ
نہیں نیا کام کیا کرتے ہیں بس کھی باڑی واڑی سب کرتے ہیں
او ہ
اور سب سنائیے
سب بڑھیا ہے ااء اللہ کرپا بنایا رہے وہ م کرتے ہیں آج فون کر رہے تھے بغل میں ملا تھا ہم لوگ کے بغل میں ہی ملا تھا
ہاں ہاں ہاں
تو وہیں گی ہو تھی اہم کام بھی نہیں جا پائے ب جسے نماز زیادہ کیے صبح صبح فون ا اس فون بھی کیا اور گھر بھی آ گئے کہاں جا رہا ہے ہم کہیں تو جائیں گے نہیں آج میرے یہاں ملاد ہے چلنا ہے کہ ہم لوگ باپور جانے سب رہیں گے رہیں گے لیکن کہا کہ نہیں ہی رہنا ہے توذ تو رہنا پڑا بہت ہے یہ سب سب وغیرہ
میں لد ادا کیے بہت اچھا ہے اللہ کا شکر گزار ہے کہ میلاد ادا کیے اور رہے وہاں کے جو کیا بولتے ہیں کہ لوگ کا سمجھوتا ہوتا ہے بہت اچھی سمجھوتا ہو جو ہمیں سن کے کے بہت کافی خوشی ہوئی
اچھا اچھا ہاں ترسو انساء اللہ
لد ادا کیے
ہے کا کی جگہ
اور بارش ہو رہا ہے بھائی جان
ہاں ہو رہی تھی بارش ابھی تو گر رہی تھی تو ہم لوگ بھی پھنسے ہوئے تھے کہ گے ہوئے ہے کام سے م وہاں کا بول ملال میں نہیں گے ہوئے تھے سب فس فس سے ہو وہیں تھے اور بیچارہ کے جو بغل میں کر رہے تھے ان کو گجا گیج ہو گیا بارش ک کے بع سب کا آدمی آدمی کے دقت ہو جاتا ہے رہ کہاں کیسے کو بیٹھا رہے کہاں اٹھا رہے آپ جانے رہے ہیں لیکن اللہ کا مسجد ا گ کوئی رک سکتا ہے
نہیں اللہ کی مرضی ہے تو کوئی نہیں روک سکتا ہے
بچار جتنا بنا اس سے کیا
ہاں
ابھی بھی کچھ کچھ لوگ ہیں ان کا جو ان کا گیسٹ لوگ ہیں بریانی وغیرہ سارای ووا تھا
تو دوپہر کا کھانا ہو گیا
ہاں وہیں ہوا گر ہوئےس نا
اچھا ملاد میں
ہاں تو وہی بریانی وغیرہ سارا بریانی بنل تھا رائتا بنا ہوا تھا ہاں ہاں نہیں مٹن بریانی تھا اور کیا بولتے ہیں کہ ہوں اور وہی سا ریتا بھی تھا میٹھا بھی ایک تھا م نے جتنا بھی ج رہا بنا
ہاں ہاں ہاں
اللہ اس کو ہم یہ کہیں گے ایسے ایسے لوگ کو پوری کے پورتی کر اوراں ساپ بتائیے ادھر کے
بھائی جان صب سے بھائی جان صبح سے تو بارش کافی ہو رہا ہے
اچھا
اور
اسا نہیں بارر بھی ہوا ہے اللہ سا نویدن ہم بھی کرتے ہیں ان شاء اللہ کی اس بارش کی چکہ ہم لوگ ا بھی گھر
آ سوچے بھی ک ادھر گھومنے کا تو پھر بارش کی وجہ سے کہیں نہیں جا پائے صبح سے گھر میں ہی ہیں
اچھا
انشاء اللہ سوچ بات تھوڑا سا بھائی جان سے کر لیتے ہیں ہم بھی سوچ رہے تھے تب تک آپ کا کال ہی آ گیا
ہ لگتا ہے جب دوپہر کا نماز بھی نہیں پڑھ پائے فارش تو دیکھے گ تو مجے توڑا گال کا ہے ہاں ا نماز ادا کی نماز ادا کیے گھر ہی رہ کے
اچھا
ا مے تو یہ تھے کہ گھر ہی میں نماز پڑھے چونکہ دوپہر میں تو بارش ہو رہا تھا
نہ ن گھر ہی پہ ابھی چلتا ہے خالی جمعہ سے جمعہ جاتے ہیں
ا ہاں یہ مگن جاتا ہے ہاں او ہم لوگ کے تو پاس میں ہے مسجد چل جاتے ہیں ایسا ہوا تو ا ہاں
ہم لوگ تو لونگ پڑتا ہے ایک کلو میٹر لونگ پڑتا ہے
رکھے گا تبھی نا اللہ ہم لوگ مہربان رہے ہیں
صحی بات بے
آ اچھ نا
اللہ کا شکر ہے
بس اور سا بتائیے ادھر کے ای بول رہے تھے رجول میاں ہیں اپنا گامؤ میں ن رہا جون آ کےے
ہاں جا
یہاں پرہ عد ملاد میں آئے ہوئے تھے تو ان سے کانٹیکٹ کیے ہیں وہ نہیں جانتے تھا ہم کو ہم کیا آپ کی کہ گاؤں میں میرا ایک دوست رہتے ہیں
ہاں
ے کیا نام ہے ہم کے نام بتائیں گے تب جان جائیے گا تو بولے ہاں جان جائیں گے ہم عمران بھائی کے جان آپ ہاں ہاں وہ اچھا س جان ان کا ابو اس سے پورا ب اتنا ہوتا ہے پورا صبح شام ہم کیا تو پوچھیے گا میرے بارے میں پرلج بھائی کیسے ہے کیا ہے نہیں ہے بتا دیں گے آپ کو
ہاں
بتانے لگے سب کچھ اچھے بچار کر لگے بیچارا انشاء اللہ اس لوگوں کو اھی کرتے
کیا انسان ہیں
ہوں ہ ہم کو یہ بات کیے نا
ہوں
تو اچھا لگا انیں بہت اچھا لگا گجار کرتا ہوں ج ان شاء اللہ اس ے لوگوں کو ایسے لوگ بھی دھرتی پردھ ہیں
ہوں
ہاں
ہوں
ت دان پانی گرا دھان تو روپا ج گا آپ
ہاں روپائی ہوگا مطلب دو تین دن میں اسٹارٹ کر دیں گے دان کا روپائے
ہاں ہاں ہاں
کیونکہ اب لیٹ کرنے سے کوئی فائدہ زیادہ نہیں ہے بھائی جان
ا ہاںاں جب گر گیا ہے پانی ہونے والدہ سارا چیز ہو گیا ہے پلت کرند مت
بارش ہو گیا ہے تو پھر ہوں
چونکہ ہم لوگ کھیتے پہ ن آسیت ہے
ہاں
ایسا تو نہیں ہے ہم لوگ کےا
کس کسان جو ہے سے دھان گیہوں مکا تل ارہر یہی پر آشرت ہیں اور یہی ہم لوگ کا فرسٹ آہار ہے
ہوں ہوں ہ ایک دم آ رہا ایک دم نس رہا
ہوں
ہنا
تو یہی سب نہیں کریں گے بھائی جان تو کیسے ہو
اچا اور سب بتائیے ابو سب کیسے ہیں ابو ک توب کو ہم نہیں جانتے ہیں ایے تو دیکھ ے بھی نہیں ہے آپ بوک
بالکل آئیے کافی
ہاں ہ ہ سب کھے تھے اب بھائی کے اب
سب کوئی کشل منگل ہیں
ہاں ہاں
یار ہے کہ ہم لگ بہت اچھے سے ہیں
اپ یہ ادھر خالا کے بھی گھر ہے کا ہم لوگ گاؤ سے
ہاں ایک خلہ کے گھر ہے
ہاں
اور آتے ہیں
آتے ہیں کبھی کبھی نہیں ایک مین بات نا آج آدمی پاس اب سمج ہی نہیں رہے گا ان شاء اللہ کا آپ کیا بولے ٹائم ہی نہیں ہے اپنا اپنا سب کام بگی رکھتے ہیں
کھیتی اب ابھی کے سمے جو ہے نا کھیتی چل رہا ہے کھیتی کے دوارا چل رہا ہے کھیتی کے دورا میں ہی کسی انسان کے پاس ٹائم نہیں مل پاتا ہے کھائی جان
ہوں
ہوں
چلیے ٹھیک ہے ہم تو اللہ سے تو نویدن اللہ سے پجار کرتے ہیں ج آپ کا اب آپ کے پریوار سب اپ نیک سکھ سے رہے اللہ کرپا بنائے رہے آپ لوگ پر تو چونکہ اتنے اچھے وچار کردمی ہیں نا ہم تو اتنے لوگوں سے بات کیے نے لوگوں سے دوستی کیا لیکن آپ کے جیسے آپ کے جیسے اسے ہم چاہیے اللہ سے کرنے کہتے ہیں ایسے وچار ایسے گن سبھی دے اھ نا اب کلے ہے ہم والہ سے کو گزارا کرتے
آپ کا آپ کا بات سننے کے بعد ہم کو لگا کہ میرے لیے ایک
ہاں
کہ کیا بولتے ہیں طح کا شکر گزار رہا دتی بہت اچھا ہو گیا ہے آپ کے جیسا انسان سے کہ ہم بہت اپنے سے گ
آدمی کے دنیا میں کیا ہے ویوہار ہی سب سے بڑا چیز ہے یہ سب بڑا کچھ نہیں ہے ج کیا بولے ایک ہم لوگ کے بھی دوست ہیں
ہوں
وہ کیا بولتے یہ ہندو سماج میں ہوتے ہیں ہم لوگ کا مذہب پہ بہت بھروسا کر بہت بہت بولتے ہیں چادر ودر جب چہاتے وہاتے ہیں تو بول رہے تھے دوست اجمیر سے آب نہیں چل رہنا ہے ہم بھی چلیں گے ہم کو چلیں گے کیا دقت ہے چلیے
ہوں
ہم کوے میرا دوست لوگ ہے سب سے سلاح کریں گے تو لے چل لیں گے کیا غطی بولے
صحی بات بولیے بھائی جصحی بات بلی
کہ ہم لوگ نہیں بولے آپ لوگ میں میں بہت کری رہتا ہے بھید بھا پورا یہ رہتا ہے ہم لوگوں کی کوئی بات نہیں سب کو مذہب ایک سمان ہے خریدو لوگوں سوچ آ اھی الگ ہے غلطی کا ہے
ٹھیک ٹھیک ہے بھائی جان آج اتنا ہی پھر اگلے دن دیکھتے ہیں
ہاں ایک دم آائی جم سے